ہلو
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ
ولیکم السلام پند را و و
جی کیا کر رہے ہیں آپ
الحمد للہ بس ہو گیا گھر پہ ہیں
اچھا اچھا کھان ہو گیا بھائی جان
الحمد للہ ہو چکا ہے کھانا ہم لوگ کا اور آپ کا ہوا ہاں جو کیایا ہم نے ابھی تو بریانی بنی تھی
ماشاء اللہ ماشاء اللہ کتنا اچھا کھانا کھایا آپ نے آج
ہوگیا اللہ پاک کے رحم و کرم سے اللہ کا احسان و کرم ہے
جی جی جی بالکل بالکل بالکل بے شک بہت اچھا بہت اچھا کھانا کھایا ہے ن جو آپ کو مل جائے اوپر والوں کے رم و کرم سے اس کا اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے بھائی جان اور بتائی اور بتائیے بھائی جان آپ کیا کر رہے تھ ہیں
سار شادا نے انسان کے اوپر کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے کس وقت روزی لکھی ہے کس وقت ا کھانا لکھا ہے سب کچھ اللہ تو ویرہ پہلے سے ہی پھر
جی جی جی وہ اللہ سب کے قسمت میں لے کے سب کے کچک ہی دیتے ہیں
بے شک بے شک لیکن الحمد للہ اللہ بہت احسان گرم ہے اور ہم بر کہ ستت پھل سے ہم ماشاء اللہ بہت اچھے ہیں
الحمد للہہت اھا بہت اچھ بہت اچھے جی بہت اچھے
آپ بتائیں آپ کے گھر میں سب پیسے ہیں
جی جی جی میرے گھر میں سب خیریت ہے سب اچھے ہیں امی ابو ا امی جان ابو جان سب اچھے اچھے ہیں شوہر جی اچے ہیں اب بیٹے لوگ سو رہے ہیں ابھی بھائی جہان صبح چھ بجے اٹ جاتے ہیں ان کو اسکول جانا ہوتا ہے ب چھ بجے اٹھ جاتے ہیں پھر ان کو ٹفن لنچ بنانا پڑتا ان کی فرمائش رہتی ہے ب جان امی جان یہ بنائیے آج وہ بنائیے میں نے آج بولا امی جان میرے کو پیزا کھانا ہے میں نے بولا بیٹا میں ٹھیک باہر کا نہیں دوں گی آپ گھر کا ہی بنا کے دوں گی میں نے آج پکچر بنا کے دیا بھائی جان انہوں نے لے کے گئے سب بچوں نے ان کے دوستوں نے بہت تعریف کی آپ کی امی جان بہت اچھا پکچر بنائے
چلہ اگر دیکھیے اگر ک دن میں گھومنا آنے آنا ہوا انشاء اللہ آپ سے ملاقات ہوگی آپ بھی اپنے ہاتھ کا ہم میں پیزا وغیرہ کھلائیے گا
بالکل بالکل تشریف آئیے میرے گھر میں آئیے کھانا میں برکت آئیے بالکل تشریف لائیے اور بھائی جانا تو اب شوق اٹیں گے بچے سے ہو رہے ہیں بچوگ شوق ہی اٹھیں گے تو ٹیوشن کا ٹائم ہو جائے گا بھائی جان بالکل ٹائم نہیں رہتا بچوں کو آھ بجے آتے ہیں آ بجے آتے ہیں آھ بجے آئیں گے تھوا سا کھیل گے بھائی جان آج جنگ نشن میں بر نکل کے دیکھیے کہ کیا ہے پڑھائی کے علاوہ کیا ہے دینی دور میں تو آج کل انسان کمی پھیلا رہے ہیں سب بند کرے تھ آج د دین ہی میں آج ک لوگ کون بتاتے ہیں کوئی نہیں بتاتے ہیں باہر نکل کے دیکھیے کیا ہے کچھ نہیں افواہ اڑاتے ہیں بچوں کو دینی سکھائیے نالج سکھائیے ان کو پڑھنا سکھائیے تعلیم سکھائیے باہر نکل کے وہ بھی کرے ہیں کپڑے اچھے پہنے بچوں کو بچپن سے ہی ان کا دھیان دیجیے بھائی جان ہے بیٹی یا بیٹا ہو ان کا دھیان دیجے بچپن سے ہی دھیان دیجے کہ کپڑے اچھے پہنے باہر اچھے طریقے سے چلے طریقے سے نکلے ہیں آج کل ہی کیا جنگریشن میں باہر نکل کے دیکھیے آپ افوا تو افا تو ہے کیا ہے کچھ نہیں اڑاتے افوا اڑا رہے ہیں باہر اور کھائی جانا اور بتائیں گے
اور ماشاء اللہ باجی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اوکے ٹھیک ہے پاپا کیا ہماری گیس کی پرابلم تھی تو گیا اسے ڈاکٹر وہاں دکھانے کے لیے تو وہ گیا تھوڑا کیا گیس آج کل مسالہ ہو جاتا ہے تو گیس وغیرہ بن جاتی ہے
جی جی جی جی لائٹ کھانا ہاں لائٹ کھانا دیجیے آپ ابا جان کو
اور ہمارے ایک چاچا ہیں ان کا بھی ہو کے پیٹ صحیح نہیں رہتا
ان کو بھی لائٹ کھانا دیجیے
جی جی جی انشاء دیکھیے آپ دیکھیے دوا دعا دونوں کرتے ہیں ہم لوگ
جی جی جی جی بالکل بے شک بے شک کرنا ہی چاہے بھائی جان آج کل دوا دعا دونوں کا کا اثر ہے دونوں کا اور بھائی ابھی بچے اٹھیں گے ابھی اٹھانا ہوگا ساڑھے چار بجے بھائی جان ٹیوشن بھیجیں گے بچے جائیں گے ٹیوشن آٹ بجےتے ہے بھائی جان وہاں سے تو تھک جاتے ہیں تو تھوڑا کھیلنے کے لیے دیتے ہیں وہاں سے کھیل کے آئیں گے تو آج فرمائش ہے بچوں کے بھائی جان اڈلی سوار کی تو آج اڈلی سامار بنا کے کھلائیں گے بچوں کو آئیے آپ بی تصریف لیے آئیے میرے گھر میں
مشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے ایسے میں تو بچے بھی خوش رہتے ہیں بچے کے پاپا بجان بھی گزرے
جی جی بہت بہت بہت ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے بہت اچھے آپ نے سمجھاتے ہیں بہت اچھا بات کیا اور بتائیے بھائی جان آپ کی بہن کا
ہماری بہن ماشاء اللہ بہت اچھی ہے ان کے رشتہ وغیرہ ڈھونڈ رہے ہیں
ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا رشہ ڈھونڈیے بہت اچھا ہم کو بھی داؤں میں یاد کریے کوئی آپ بلاائیے
جی جی ضرور ضرور ضرور دیکھیے کیا ہے نا ہوگا بات چیت ضرور میں آپ کو بھی تشریف لاؤں گا اور آپ یہاں بھی کارڈ بھیجوں گا آپ آئیے گا ہمارے اس غریب کھانے پہ
بالکل بالکل بے شک بے شک ماشاء اللہ کیوں نہیں کیوں نہیں ہے آپ کو ہول کیجیے میں آپ کے گھر میں تصیف ضرور لاؤ گی بھائی جان
جی جی اور بتائیں باجی اور کیا ہے کہ نماز پڑھ لی آپ نے
جی جی بھائی جان نماز پڑھ رہی ہے ہم نے سارے بچوں کو اٹھا کے ان کو بھی نماز پڑھوا ٹیوشن بھیجیں گے بھائی جان ہائی کیا ہے دنیا میں نماز روزہ کے آپ قرآن کریے تلاوت کریے دنیا میں باہر نکل کے یکھو تو اچھے لوگ نہیں ملتے بھائی سبارڑانے بھیتے والے چھٹے چھٹے بچے کو کیسے کیا کرے ہو ادھر کیا نہیں اسی لیے نیک راستتے میں بچوں کو سووروں سے بچپن سے ہی لا دیجیے نیک راستتے ان کے ابو جان سے بولے کہ آپ بھی نماز پڑھا کریے آپ بھی ابو جان بھی پڑتے ہیں امی جان بھی پڑتی ہے سب پڑھتے ہیں بھائی میرے گھر میں نماز سبھی کرتے ہیں تعلیم اچھے دیتے ہیں بچوں کو اب بچے اٹھیں گے ٹیوشن جائیں گے اب ان کی فرمائش ہے امی جان میرے کو گھما دیجیے میلا میں بولی بیٹا آپ کا ٹیسٹ چل رہا پیپر چل رہا ہے اس کے کے بعد میں آپ کو ضرور میلا گھماؤ گی آپ اچھے نمبر لے کے آئیے اس کے اس کے بعد میں آپ کو میلا گھمانے لے چلوں گی
صبحان اللہ صبحان اللہ کیا بات ہے تو یہ کیا رہتا ہے نا آج کے ڈیٹ میں انسان دنیاوی معاملات میں مشغول ہو چکا ہے کہ انسان کیا ہوتا ہے نماز کے ٹائم ہی نکال پاتا ہے قرآن پڑھ پتا ہے لیکن آج کل
دس منٹ مشکل سے پانچ دس منٹ نمازے میں لگتی ہیں ایک نمازے میں ہیں آپ ہیں تو ایک گھنٹہ مارکیٹ چلے جؤے یہاں چلے جؤے وہاں چلے جؤے پانچ دس منٹ پڑھ کے جاؤ اللہ کے راؤ سے اللہ کی خدمت کرو اللہ کا سجدہ دے کے جاؤ باہر دیکھو آپ کا کام کتنا اچھا ہو رہا ہے
بے شک یہ کہ ہر عام بسم اللہ
بسم اللہ میں بسم اللہ میں اتنی بڑی طاقت ہے بھائی جان اس کی اتنی بڑی طاقت ہے مشم اللہ میں کہ اس کا کوئی رگج نہیں ہے کوئی حشاب نہیں ہے بھائی جان مشملا کر کے کوئی کام شورا کر شروع کریے آپ کا پورا کام ہوگا
بے شک بے شک کیا ہوتا ہے کہ دیکے بسم اللہ کر کے انسان جب بسم اللہ کرتا ہے نا شیتان دور بھاگتا ہے اس چیز سے
جی جی روز سبشوے اور بھائی جان ہم لوگ سوریہ آشن روز لگا لیتے ہیں صبح پر سن لیتے ہیں ہیں تو میرے
لگاتی ہیں تو موبائل سے لگاتی ہے نا موبائل کی کتنا اچھے یوز کر رہی ہیں موبائل سورین سن لو موبائل سے کچھ پرآن بات سن لو موبائل سے نماز طریقہ ہے سن لو ن موبائل سے
جی جی جی جی جی جی جی جی بس بالکل بالکل آ ہے تو یہ ہے تو میرے
اس موبائل وال پا بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے ہاں آج سے دٹ میں دیکھیے
ماشاء اللہ ماشاء اللہہت اچھے بہت اچھے اور بھائی جان میرے شوہر اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ ہر ایک ت اچھا ہر چیز کے طریقہ جانتے ہیں بھائی جان وہ بہت سمجھاتے رہتے ہیں کہتے ہیں نماز پڑھو روزہ کرو یہ کرو وہ کرو آ گے کچھ نہیں ہے جنریشن نے باہر نکل کے دیکھو کچھ نہیں ہے نماز روچہ میں ہی رکھا ہے تو آپ پڑھو گے بچوں کو دیکھ کے پڑھیں گے بچے کریں گے ہم کہ بالکل بہت اچھی آپ سجھاتے ہیں جی بہت اچھا آپ بولتے ہیں بہت اچھا جنا دنیا میں کچھ کیا رکھا ہے بھائی جان ا کیا کچھ نہیں ہے دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے
یہی نا اللہ تب سمے سے عید وک کرنا چاہیے کہ اللہ سب کو نمازی بنا دے یہ اللہ سب کے دشک میں برکت ادا فرما دے اللہ کے گناہوں کو معاف کر دے اللہ ان کے رچ کے میں اضافہ تھا فرما اور اللہ جو بیمار حال ہے ان کو بیماری اور شفا عطا فرمات دی تھ یہ اللہ بہنوں کا حشہ تھا فمان د اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کو مل جل کے رہنے کی توفیقتا پرن مات د
میں نام نام بھائی جان کتنا اچھا آ بولتے ہیں بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا اچھا ہم کو لگ رہا بھائی جان بہت اچھی لائنمجھات ہیں تھوڑا علم کے بارے میں بتائیے بھائی جان
جی جی کیا ہے نا ایک ایک دیکھیے آپ کی ایک میں چھوٹی سی حادیث بتانا چاہتا ہوںی کہ ایک مرتبہ یہ مطلب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی تعالی اللہ وہ سوچیں کہ انسان جب مرتا ہے تو زندہ گس سے ہوتا ہے تو اللہ تب تعالی نے چار پرندے بولے الگ الگ پرند لے کر آؤ اس کا قما بناؤ اور اس کی ہڈیاں ہر جگہ جا کے رکھو چاروں جگہ امنڈی اپنے پاس رکھ رہنا تو وہ اور جب اللہ تباہا جب وہ نام لے لے کر پکار ہے تو وہت چرند اڑ کے اس ان کے پاس آتے ہیں ابراہم اسلام اور وہ منڈی جوڑتے ہیں تو وہ زندہ ہو جاتے ہیں
ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھی لائن آپ نے بولی بہت روح آپ نے لگے آپ اتنا اچھا سمھایا میرے کو
ب شک بےشک دیک کیا ہوتا ہے نا دیکھیے انسان میں ایک ایثت بھی ہوتی ہے ج ہی نہ ہی آگ جلا سکتی ہے نہ ہی مٹی جلا سکتی ہے نہ ہی پانی گلا سکتی ہے
جی جی جی بالکل بالکل بےش ش آپ کتنی اچھی لائن آ نے بھ میرے روک آ
اللہ تبار د سے شان سمت وال اللہ دیک اللہ تبارک تالت یہی ہو رہتی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کچ جنتتی بنا ہے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معافت تھا اللہ ہم کو جاننا کیا آگ سے بتایا
بہت بہت اچھی لائنتائی آپ نے بہت اچھا بوللاوں گا جی جی جی جی این این ماشر
یہ ہمیشہ گ جان کیا انسان کو اس قدر سجا دی جائے گی کہ انسان سوچ نہیں سکتا ہے جہنم میں کہتے ہیں نا ایک سب سے چھوٹی س سزا سب سے چھوٹی سزا یہ رہتی ہے کہ جاننے میں کہ گرم جوتا ج کھولتی ہوتی ہیں اس کو پہنا ہوتا ہے تو ڈجاپ کھولنے لگتا ہے سوچے جہنا میں ایسا مسئلہ ہوگا لیکن یہ ہے کہ اللہ ب قغض دعا ہے ہمیں آپ کو پہلے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیقت فرمائے
جی جی جی
مسء اللہ
بہت اچھا آپ سے آج کل کی بھائی جان بہت بہت پیارا سمجھایا بہت اچھی نالج بہت علم علم کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں بھائی جانا آپ بہت ہم کو سمجائائے ہم کو نیک راس دکھائے آپ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے چلیے بھائی جان ہم بچوں کو حافظ ا م لیکم وورحمۃ اللہ وبرکاتہ